وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ آب ٹھیک ہو
ہاں اچھا سا گھر میں سب ٹھیک
شکر آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک کیا کر رہی تھی
بس میں بیٹھی تھی اپ کیا کر رہی تھی
میں اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی
اچھا ٹھیکاور چائے پی
چائے میں نے چائے پی میں نے نہیں مینے گول و
اچھا ٹھیک اور بولو
آج کل لوگوں میں انصاف ہی نہیں ہے آج کل لوگوں میں انصاف بھی نہیں ہے
ہاں بالکل سچ
انسان کا انصاف کا مطلب ہی ہے شخص اور اس کا حق دینے کسی کے ساتھ بے حد بھاؤ نہ کر اور ہر فیصلہ سچ اور ایمانداری کی بنیاد پر رکھنا نا ہے نا
ہاں بالکل انسان انصاف ہر معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ترقی اور خوشحالی ہوتی ہے اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم نا انصافی اور اور بےچینی پیدا ہوتی ہے انصاف کا مطلب ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا اور کسی کے ساتھ بے بھاؤ نہ کر
بالکل چاہے گھر ہو اسکول ہو آفس ہو یا پورا ملک اگر انصاف ہوگا تو ہر جگہ سکون اور ترقی ہوگی انصاف اور انصاف اسلام اسلام سے انصاف کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے قرآن اور حدیث ہمیں ہمیشہ سچ بولنے حق کے ساتھ دینا اور ہر صورت میں انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے اگر فیصلہ اپنے رشتتے دار کے خلاف بھی ہو تب بھی انصاف کا دامان نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ہی اصل مومن کی پہچان
ہاں بالکل انسان صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا بھی ایک اہم حصہ ہے جب والدین اپنے بچوں کے درمیان برابری کا سلو کرتے ہیں جب ٹیچرس تمام اسٹوڈینٹس کو ایک جیسا مقام دیتے ہیں اور جب لوگ سچ اور ایمانداری کے سب فیصلے کرتے ہیں تو یہ سب انصاف کی مثالیں ہیں
بالکل وسے میں بول رہی تھی
ہاں بولو
ہیلو
ہاں
میں میں انصاف انصاف کی شہروت ہمارے اپنے گھر سے ہوتی ہے والدین کو چاہے کہ کتنا تمام بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے اگر کسی ایک بچے کو زیادہ توجہ اور دوسرے کو کام دیا وہ بھی ایک نا انصاف
ہاں بالکل ہر مذہب نے انصاف کی تعلیم دی ہے اسلام میں بھی انصاف وہ بہت بلان مقام حاصل ہے قرآن کری میں اللہ تعالی نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے ان سب کی بہترین مثال پیش کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی اور عدل کو درجہ دی اور کسی کے ساتھ نا انصاف بھی نہیں ہونے دی
آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو اور بتاؤ
اور کیا آج کل اتنی بے چینی ہوتی ہے کہیں پہ دل نہیں لگتا ہے
بالکل میں بول رہی تھی کہ انصاف نہ صرف انسا پتہ ہے اسلام میں بھی فرمایا گیا ہے انصاف کو بہت بلند مقام دیا گیا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو انصاف ہر ک کسی مبتلا میں کیا کر میں نے کبھی بھی بولا چاہے وہ اسکول ہو آفس ہو نا انصاف کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے جب لوگوں کو حقوق چیر لیے جاتے ہیں جب کمزور کی آواز دبا دی جاتی ہے اور طاقتور کو ہر غلطی کی عزت مل جاتی ہے تو معاشرہ کمزور ہونے لگتا ہے نفرت ان اتغام اور بے امتحاناتی پہلے زیادتی بڑھ جاتی ہے اسی لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نا انصافی کے خلاف آواز اورٹ اٹھائے ہمیشہ سچ اور انصاف کے ساتھ دے
ہاں بالکل سچ کہا دیکھو انسان انصاف ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کے درمیان بھروسہ پیدا کرتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ برابری اور انصاف کا سلوک نہیں ہو رہا ہے تو ان کا نظام اور قانون پر اعتماد مضبوط ہوتا ہے اس طرح ملک بھی ترقی کرتا ہے کیونکہ لوگ اپنی حقوق کو اور ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں
بالکل بالکل میں یہ بولی تھی کہ آج کے جدید دور میں پتہ ہے کیا بولوں میں آپ کو ویسے آپ کیا کر رہی ہو
بس میں بیٹھی ہوں
پہلا آج کے دور میں انصاف کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ سوشل میڈیا اسکول اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں افسانہ جھوٹ اور جلد بازی سے بچ جانا چاہیے کسی کے بارے میں فضل کرنا فضل کرنے سے پہلے اس کی بات سنی چاہیے اور ہمیشہ سچی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے یہی اصلی انصاف ہے
ہاں بالکل نہ انصافی معاشرے کو کمزور کر دیتی ہے جب کسی غریب کمزور یا مجبور شخص کو اس کا حق نہیں ملتا تو اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے نا انصافی کی وجہ سے جرم اور بدایمانی بڑ سکتی ہے اسی لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ انصاف کا ساتھ دے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا
اور بالکل صحیح بول رہی ہو میں بول رہی تھی کہ
ہلو
ہلو آپ نے کتنا سمر کمپلیٹ کیا
بس ابھی میں نے تھوڑی سی ہی کی ابھی میں نے صرف ایک سبجیکٹ میں لکھی بس
میں نے ابھی کچھ بھی نہیں لکھا میں آج اسٹارٹ کروں گی
آپ کرو گی نا میری حالت تھوڑی کام لکھنے میں
انسان کے دل کو تکلیف دیتا ہے اور معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے جبکہ کسی مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا تو اس کا اطمینان ٹوٹ جاتا ہے اس کے بر برعکس انصاف مظلوم کو ہمت دیتا ہے ظالم کو روکتا ہے اور ان کو ان لوگوں کے درمیان محبت احتیاط کو مضبوط بنا دیتا ہے
ہاں دیکھو اسکول میں بھی انصاف کی بہت اہمیت ہے اگر اسٹوڈینٹس محنت کرتے ہیں تو انہیں ان کی محنت کے مطابق نمبر ملنے چاہیے اگر کسی اسٹوڈینٹ کے ساتھ ناانصافی ہو تو اس کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے ٹیچرز اس اسٹوڈینٹس دونوں کو انصاف اور ایمانداری کو اپنانا چاہیے
نہ انسان کے دل کو تکلیف دیتے ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں آج کے دور میں بھی انصاف کی اہمیت پہلے سے زیادہ جھوٹ بید باؤ اور ظلم جیسے مشکل کا کاہل صرف سے ممائن ہے اگر ہر شخص اپنے فرض ایمانداری سے ادا کرے تو دوسروں کے حقوق کا احترام کرے تو ہم ایک پورا امام اور خوشحال معاشرہ قائم کر سکتے ہیں
ہاں آج کی دنیا میں انصاف کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سچ بولیں دوسروں کی حقوق کا احترام کرے اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لے چھوٹی چھوٹی باتوں میں انصاف کرنا ہی ایک بہتر اور کامیاب معاش را معاشرے کی بنیاد ہے
سا صرف عدالتوں یا ح حکومت کی امان داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے گھر میں والدین کو تمام بچوں کے ساتھ میں نے کبھی بھی بولا اچھا سلوک کرنا چاہیے کسی میں بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے دوستوں درمیان بھی سچائی اور انصاف ہونا ضروری ہے ہر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں احساس کو اپنایا جائے تبھی معاشرہ بہتر بنے گا نہ انصاف ب نہ انصاف انسانیت کو روکے گا نہ کو میں بول رہی ہوں کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں ترقی ضرور ہو
ہاں بالکل دیکھو انصاف امن ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں انصاف کو اپنانا چاہیے اور ہر حال میں سچ اور عادت کے ساتھ دینا چاہیے
میں بول رہی ہوں جہاں انصاف ہوتا ہے نا وہاں امن برابری اور ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے انصاف کا مطلب ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا سچ کے ساتھ دینا کسی کے ساتھ کرنا انصاف نہ انصافی نہیں کرنی ہوتی ہے اگر کسی معاشرے میں انصاف نہ ہو تو لوگوں کے درمیان نفرت دشمنی اور بے چینی بھر جاتی ہے نا میں بولر ہو کے ہی میں بولر ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے اور آخر میں آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک عظیم آسانی اور اسلام کی امایت ہے
ہاں بالکل
اسی لیے ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے ظلم سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے
آپ کو کل کال کرتی ہوں مجھے نیند چڑ رہی ہے میں سو جاؤں گی اللہ حافظ